ہلو ہیلو
ہیلو وعلیکم سلام بھائی جان وعلیکم سلام بھائی جان
امی جانا ابو جانا بھائی جانا آپ کی سب کہہ رہیے گھر پہ
جی جناب اللہ کا فکر آپ سارے سب کہہ رہی ہےت مگر کیا کریں گھر پہ تو سب کہہ رہے تھ مری بیگم صاحبہ کی طبیت خراب ہو گئی کچھ دن سے نہ تو وہ کانا کا پا رہی ان شاء اللہ پتا نہیں کیا ہوا میں تو اللہ سے دعا رہا ہوں کہ وہ جلدی ٹھیک جائے جس میں بچوں کو بھی کافی نقصان ہوگا نہ تو وہ پڑھےا رہے ہیں ماںسلہ کے کیا کریں بگوا
جی جی جی جی جی اللہ تع دعا کریں گے بھیا آپ بھی صح ہاسپٹلس میں صحی صح سے علاج کرائیے بائی جانس
دیکھو اللہ تعالی سے دعا کرے کہ ماء اللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے تو اچھا رہ گا نہ تو اسکول جا رہے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہوتا ہے نا کہ بچوں کے کھانے پینے کی ویوستھا نہیں بن پاتی ہے جناب اور بتائیں جناب آپ کے یہاں پہ کیا چل رہا ہے آپ کیا کر رہے ہو آپ نے کھانا کھایا ہے جناب یار جی جناب
کھانا کھا کے پھر ہوو کے ابھی
جی جناب آ آپ بتائیں آج کس چیز کس بارے میں بات کرنا چاہو گے جناب
جی بھائیان فرمائیں آپ کوئی نہ
جناب آج ہم سوشل میڈیا کے بارے میں بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ یہ سوشل میڈیا ہمارے مانو جیون میں ایک مہتوپ بندو بن چکا ہے میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے بنا آج کے سمے میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ہیں جناب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا سے ہمیں کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہیں فائدے اس قدر ہیں جناب کہ ہم سوشل میڈیا سے ہی اپنے گھر بی گھر پر بیٹھے ہی اپنے بزنس کو بھی سنبھال سکتے پ چلا سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ماددھیم سے کچھ لوگ تو پڑھ بھی رہے ہیں اور سوشل میڈیا ہمیں یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم اپنے کسی دور کے رشتے دار یا ناات دار کو ویڈیو کال بات کر کے اپنے پاس محسوس بھی کر سکتے ہیں جناب آپ نے دیکھ
جی جی جی آپ نے صحیح فرمایا بھائی جان دیکھیے آپ نے بنوا ہے دیکو سوشل میڈیا سے ہمارے بہت ساری فائد بھی ہے بھائی جانوں نقصان بھی ہے دیکھو فائدہ تو یہ ہے بھائی ہم کہیں پہ بھی جا کے پھنس جاتے ہیں تو ہم ا وڈیو وغیرہ بنا کے ڈال سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ ہاں جو ہم پنس چکے ہیں یہ ہو چکا ہے دیکو بھائی نقصان ہم کو یہ بھی ہے کہ کوئی ہمارا ویڈیو ہو گیا جو ہم اسے نہیں ڈالنا چاہتے وہ سوشل میڈیا بائ بھی کر دیتے ہیں کھ لو ہو کے ہو چکے ہیں بھائی ار تو دیکو یہ ساری در نا بھی کر سکتی ہیں ہمارے سھ بھائی جن فائدے تو بہت ہیں بھائی جان دیکھو ہم آن لائن پڑھائی بھی کر سکتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے اور بہت ساری فائدہ ہے بھائی جان آپ نے فرمایا تھا کہ رشتے دار سے ہم کسی سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بھائی جان اور اپنے من میں تسلی بھی کر سکتے ہیں جو جو انسان کیا بولتے ہیں وہ دور سے بات نہیں کر سکتا وہ بات کر سک ہیں ہم سوشل میڈیا کے ذریعے
جی جناب میری سنی میں پرماد آپ نے دیکھا ہوا کہ سوشل میڈیا آج کے یگ میں سب سے پرباؤ شالی مادھیم بن چکا ہے ہمارے لیے بھائی جان یہ ایک ایسا منچ ہے جو لوگوں کو ان کی رائے وکت کرنے وچار ساھا کرنے کی انمتی دیتا ہے اور انیہ لووں کے سھ جڑنے کا اوسر بھی پردان کرتا ہے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر واٹس ایپ یا یوٹیوب جیے ایسے کئی پلیٹ فارم ہے نہ کےول یہ سواد کا سادھن ہے بلکہ شکچھا ویاپار اور منورنجن کے لیے بھی ان کا اپیوگ کیا جاتا ہے حالانکہ جس پرک ہر سکے کے دو پہلے ہوتے ہیں پہلو ہوتے ہیں اسی پرک سوشل میڈیا کے کئی
روو
سوشل میڈیا کے بھی دو پہلو میں جیسے ایک سکاراتمک ایک نکاراتمک رو ہے یہ نہ کیول آپ نے دیکھا ہوا کہ میڈیا پہ ہمیں سوشل میڈیا سے ہمیں نقصان بھی ہے کہ آج کے سمے میں سوشل میڈیا پہ تھراڈ اس کادر ہو رہا ہے کہ کچھ
و
بول ہی نہیں سکتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جیسے انسٹا فیس بک اتیاد چلاتے ہیں تو پ کچھ ایس آتے ہیں لوگگ بول کہ ہم اتنے پیسے آپ کو اتنے دن میں کم آ کے دیں گے اور وہ ہمارے ہم سے ہماری پرسنل ڈیٹیلس اتد مانگ لیتے ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے ہڑپ لیتے ہیں جس سے ہمیں کافی نقصان بھی ہوتا ہے ہمیں ایسے لگوں سے بچ کر ہی رہنا چاہیے تو رہے گ آج کے سمے میں کچھ سوشل میڈیا کے مادم سے سائبر کرائم کے آدی بھی ہو گئے ہیں جناب جی جناب آپ کچھ کرم
جی جی فرمائیے آپ
جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی آپ نے دیکھا ہوا کہ سوشل میڈیا سے ہمیں آج سے دیکو جب سے یہ سوشل میڈیا ہے لوگ باگ ایک دوسرے کے سھ بیٹھنا اٹھنا بھی پسند نہیں کر رہے آج سے بیس سال پہلے آپ نے دیکا ہوا کہ جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو ہمارے لوگ ہم ہمارے بزرگ کہیں جاتی تھی تو آپس میں گلی ملتے تھے ہاتھ ملاتے تھے پھر گھنٹے دو گھنٹے بات چیت کرتے تھے ماشاء اللہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تب سے ہم نے دیکھا ہوگا کہ نہ ہم کسی سے بات چیت کر پاتے ہیں سب آئے جاتے ہیں ایک دو منٹ بات کی اور سوشل میڈیا پہ بزی ہو جاتے ہیں اور نہ وہ کسی دوسرے اتنے آدمی اتنا سوشل میڈیا کا آدی ہو رہا کہ کچھ لوگ تو سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم پاس کرنے آتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا سے پیسے بھی کما رہے ہیں وہ فائدہ بھی لے رہے ماشاء اللہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا اپنے فائدے کے لی ہییوز کرنا چاہیے بلکہ یہ نہیں کہ ہم ٹائم خراب کریں سوشل میڈیا کے مادھیم سے میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا اپنے بائی دیکھ جراب آپ کچھ فرمائیں
جی بھائی جان دیکو آپ نےحی فرمایا دیک انٹرنیٹ آ سے اور ایپس وغیرہ جو ہے جی سوشل میڈیا ہم پہ بہت ساری ویڈیو بھی ڈال سکتے ہیں ن کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سواد بھی لے سکتے ہیں وچار ساھا کرنے کے آن لائن اور سمدائے بنانے کے فوٹو فوٹو وغیرہیا ویڈیو ہو گئی ٹھیک ہے بائیان اس سے ہمارے بہت ساری فائد بھی ہے بھائی ہم آن لائن بھی پڑھائی کر سکتے ہیں دوستوں اور پریوار سے جڑنے کے لیے جیسے فیس بک ہو گیا نسٹہ ہو گیا اس کے ذریعے ہم جڑ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بھ جان چھوٹے چھوٹے چھوٹے سندیشوں کا وچار بھی کر سکتے ہیں ساھا کر سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں ان کے لیے کیا آپ کسی وشیش پلیٹ فارم یا اپیوگ کرنے کے طریقے میں جاننا چاہتے ہیں
جی جی جناب دیکھو آپ نے
ویوسائے کے لیے اس کا اپیوگ کیسے کیا جائے دیک دی آپ اپنی آوشکتا کے بارے میں بتاتے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو یہ میڈیا کے وغیرہ جو ایپس وغیرہ ہیں نا ان سے آ دیکھا آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں
جی جناب کچھ میری سنیے ماشاء اللہ آپ اھا اچھا فنما رہے ہو جناب دیکھو سوشل میڈیا سے ہم ن سوشل میڈیا کا نقصان ہے اس کا نقصان لگوں کو بہت اٹھانا پڑتا ہے سوشل میڈیا کا نقصان
ویڈیو جو ہم ڈالیں گے تو ہماری اچھی سی ویڈیو دیکھو ہاں بہت سارے لوگوں کو کیا ہے کہ کیڑا ہو گیا ہے جو اا ہو گیا ای ہو گئی اس کا تو بھائی ج نا اس پہ فیمس ہونے کے بعد میں پیسہ بھی کما سکتے ہیں اس پہ بہت ساری فائدہ بھی ہے
جی جر آپ کو دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے نقصان ہمیں اس قدر اٹھانے پڑتے اس کا نقصان لوگوں کو بہت اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ ویکتی کی پرسنل انفارمیشن کو ہیک کرنا ایک چوری کا کام ہے کئی بار دیکھا اور سنا گیا ہے کہ لوگوں کے ٹویٹر فیس بک اکاؤنٹب ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کی یہ عادت بہت بری ہوتی ہے کہ آپس میں ویکتی کے جیون کا بہت پریشان ہے نیایت آتی ہے کہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھا وہ کسی کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا لوگ آب پھر کسی دوسرے اس کے رشتے دار نے فرینڈ کو میسج کرتے ہیں کہ مجھے ارجنٹ ہے اتنے پیسے ڈال دو اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور ہمارے نام سے کئی لوگ پیسے ہڑپ لیتے ہیں اور یہ
دوستوں کو پریوار کو جوڑنے کے لیے بنائے گئے تھے مائی اسپیس اپیوگ کررتا اور ویکتیگت پروفائل پیج بنانے کے اور بارے میں جانکاری سانھا کرنے کی انمتی دیتا ہے اور دیکھو سکتی مان سےک اپیوگ کرتا پہنچانے والا پہلا نیٹورک بن گیا ہے سوشل میڈیا د کو جہاں اپیوگ کررتا جنرل جیسی پروسوں کو ساروجنک اور نجییکی نیٹ ورک کے ساتھ سانھا کریں سانھا کر سکتے ہیں دو ہزار پانچ سے اور پچیس لاکھ سے ادھ سکریے خاتوں میں آنکڑا پ کر چکا ہے یہ سوشل میڈیا بہت سارے لوگ جوڑ سکے بھائی جب پہلے اتنا کوئی دھیان نہیں دیتا تھامیکھو پہے گھر پہ ہی دیک لو تما جو ٹی وی وغیرہ ریڈیو وغیرہ وہ دیکھا کرتے تھے میچ میچ ک کرکٹر جو کرکٹ ہے نا کرکٹ کو وجان دیکنے کے لیے طرا تھے لوگ کی فون ہی نہیں تھے اور ریڈیو کے ذریعے ہی دیکھا کرتے سنا کرتے تھے تو بھائی جان
دیکھو جناب ہم اس سچائی کو اندیکھا نہیں کرنا کر سکتے کہ سوشل میڈیا جو ہمارے جین میں موجود سب سے بڑے تتو وہاں سے ایک ہے
دو ہزار کے دشک اور دو ہزار دس کے شروعات ورسوں میں فیس بک اور جو انسٹا ہے نا یہ لوگ ہونے کے ساتھ ہی سوشل میڈیا کا اپیگ تیزی سے بڑھا ہے
وہ
مائی اسپیس کی طرح فیس بک اپیو کرتا اپنے بارے میں جانکاری سانھا کرنے کے لیے پروفائل بناتے کرتا پیاں چھوڑتے ہیں شروعات میں کالج میں چھاتروں کے بیچ می پل جو استعمال ہونے والا سوشل میڈیایوا اور بزرگ دونوں عمر کے اپیوگکرتا کے بیچ لوکپریہ ہو گیا ہے بھجن دیکھ جو یہ دو ہزار چھ میں جو لانچ ہوا تھا یہ انسٹا اس کا فیڈ فیچر شامل تھا جہاں اپیو کررتا دوارا فالو کیے جے والے اکاؤنٹ کے پوسٹ جو پیج ایکترت کیے جاتے تھے نا فیس بک نے اپنا خود کا نیوز پھر فیچر لانچ کیا ہے بھائی جان اتنا پاپولر ہو گیا یہ فیس بک کیا بتا ہوں بھائی جان میڈیا پلیٹ فارم کے ایک مانسک فیچر بن گیا ہے زیادہ سے زیادہ یوزر اور باہری سائٹوں میں لنک پوسٹ لگنے کرنے لگے اور جہاں سماچار برتمان گٹ نہ ہے اور اتپاد بشٹ مطلب بائی جان بہت ساری چیزیں بھ چکی ہیں ویکتیگت اپلوڈ کے ساھا کیے گئے جا سک تو یوزر ایک دوسرے کی سامگری اور پرتکریا دے سکتے ہیں جس میں پوسٹ اور لائک شیئر کرنا جیسیے بہت ساری ٹپٹی شامل ہے اس میں بھائی جان
بھ جان میں فرماؤ گ کہ بھائی جان کیا ہے نا کہ آج کل لو انشٹا کو زیادہ ج کر رہے ہیں بھائی جانا آج کل لوگ انسٹا فیس بک ایسی چیزوں پر پوسٹ کر رہے ہیں جس سے لوگ فیمس ہونا چاہتے ہیں پر وہ نہیں ہو
بالکل صحیح بالکل صح فرمایا بائیان آپ نے یہی میرے جن ل تھا بائی جان دیکھ یہ فیس بک ہو گیا انٹ ہو بھان کے ریے ہم ویڈیو اپ لوڈ کر سکتے ہیں اور پیسے بھی کما سکتے ہیں بھ بہت جی جی جی
بھائی ن ایسا ہے کہ وہ پوسٹ کر رہے ہیں پیمنٹ آئے گا
جی جی بائی جان آ نےحی برما بھائی جان چو بھائی جانپ سے بات کر مجھے بہت اچھا لا بہت اچھا محسوس ہواھ ٹھیک ہے میرے میں تو یہیحلاحوں گا
کہ بھائی جان میں بھی چلا د رہوں گا آپ سبھی کو سمجھائیے اتیہدھک ٹھیک ہے بھائی خدافظ بھائی جان ہاں بولو آ